السلام علیکم السلام
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ صاحب ٹھیک ہے امی ابو ٹھیک ہے آپ کے چا چچی ان کے بچے ان کے نواز سے باقی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ جو جانور آپ کے گھر پہ جو جانور وانور ہے وہ سب ٹھیک کیا آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کی تندرستی کا کیا حال ہے جی جی جی بالکل اصل میں آپ نے بہت جی جی آپ دیتے رہیے جی جی جی جی جی جی جی جی جی دیجیے دیجیے میں انتظار کر رہی ہوں جی جی جی جی جی جی جی جی جی بالکل صحیح فرم اپپ نے بالکل بالکل بالکل میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں بالکل ہ اور بتائیے
چاہوں گا کہ جو آج کل کے نوجوان ہاں میرے گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہے بچے بوڑھے
جی بالکل صحیح فرما رہا صحیح کہا آپ نے بالکل بالکل بالکل اچھا اچھ
اب میں آپ کو یہ بول رہا تھا کہ جو آج کا موسم ہے وہ آج تھوڑا گنھیرا ہو گیا ہے اور
ہاں آجر عجیب سا موسم جی جی اس موسم میں آپ کو ہمیں گھمانے لے کے جانا چاہیے لیکن آپ یہ کر نہیں رہی یہ نیک کام کس سبب بہت ملتا ہے لیکن
جی بے شک ہاں ہم تو گھمانے لے جا سکتے ہیں لیکن آپ ہی نہیں آ رہے
مي تلجاس تجا اپ بتاؤ کہاں انا ہے مجھے میں ا جاؤں جاؤں گی اس میں کیا کوئی بات کہاں جانا ہے میری ٹریکنگ کا تو میری ٹریکنگ کا تو آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں صرف بات ہے
جی ہمارے یہاں سے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے ہم اسی کو چڑھ کے خوش ہو جائیں گے
نہیں یہ کیا اچھا پلان بناؤ جاتے ہم نے اتنا سوچا تھا بالکل بالکل بالکل ہاں جی جی جی ہاں صحیح ہے صحیح بات ہے کوئی بات نہیں آپ دیکھو آب پھر مجھے بتانا اور بتاؤ آپ کے اتحانات کہاں پہنچے بالکل کرنے کو تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بالکل بالکل میں میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات آپ کیا کہنا چاہ رہے لیکن آپ کیا کرے زندگی ہے کرنا
آپ نے شاید آپ نے شاید گھوڑے کی دوا لی ہے شاید آج اسی لیے آپ تھوڑا
نہیں نہیں آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بڑی بہن سے اس طرح بات کرتے اس لہجے میں بات کرتے ہیں آپ کو تمیز نہیں آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی میں بتاؤں گی نا جی جی میں آپ کی زبان جب آپ کی گتی سے کھینچ لوں گی نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی پھر آپ کو بتاؤں گی میں کہ کیا ہوتا ہے تمیز کس کو کو کہتے ہیں میں سکھاؤں گی آپ کو آپ کو بیلٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے پھر آپ کے خھاطر توازن کی ضرورت ہے بالکل بالکل بالکل لگ رہا ہے مجھے لگ رہا مجھے مجھے بتائیے وہ جو چور اونچا کے آپ کو ملے ھر جنہوں نے آپ کا فون ٹھیک کیا تھا وہ پھر کامیاب رہا کہ نہیں رہا کیا اچھا جی جی جی جی او اچھا بہت اچھی بات ہے واہ ارے واہ یہ تو بہت پیاری بات ہے میں تو بہت خوش ہوں آپ کی بات سن کے
اس کے اس کے پاس میں کل گیا اس کو جی جی جی میں اس کے پاس گیا اس اس کو میں نے بولا بھائی صاحب جو آپ نے مجھے یہ ٹھیک کر کے دیا تھا اس میں تھوڑی اس میں تھوڑی کمی ہو گئی تھی تو آپ کی ہی غلطی ہے تو وہ ادھر سے بولنے بیٹھا جی ہاں اس کون ن سا دینی تھی اس کو نظر کے پغگروات رکھتے اس لیے میں نے آپ کوود تو میں نے اس پہ بولا اس کو کہ آپ جو مجھے چونا لگانے والے تھے اب جو ب وہ خراب یہ خراب تو پو اس کفر تو پ کےھر جو بولتی بند ہو گئی اور میں نے
جی جی بالکل ہاں بالکل صحیح بالکل بالکل میں آپ سے یہی چاہتی ہوں کہ آپ اتنے تیز ترار بنے اتنے چالق بنے چالق نہیں مطلب ذرا سا ذا سا حاضر دمغ ذا سا دماغ رہے تھوڑا دیکھیے لوگ کس طرح لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے لوگوں سے کس طرح کیا کہتے ہیں ملنا جلنا ہے بات کس طرح کرنی ہے کیونکہ میں ا بھی اس کام میں بہت کمزور ہوں میں بھی سیکھ رہی ہوں پتا نہیں سیکھ بھی رہی ہوں کہ نہیں پتا نہیں ہے لیکن کوشش کرنی ہے کہ زندگی میں آگے بڑھ نا ہے آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے اور زندگی میں بہت
ہاں اب اپنی رفتار تھوڑی دھیمی کر کیونکہ جو ہے آپ کی جو گوڑے گرفتار ہوو تھوڑی ادمی کرے
جی بالکل میں بس کہہ رہی ہوں کہ مطلب انسان کو سیکھنا ہوتا اور
جی جی سیکھنا تو ہوتا ہے انسان کو لیکن سکھانے والا ہونا چاہیے اسی لیے میں اپنے میں اپنے جو گھر میں میں اپنے گھر میں ایک سکھانے والا کورس کرا رہا ہوں اگر آپ ش اگر آپ جو یہ ہے انٹرسٹیڈ ہے تو
بالکل دلچسپی ہے بالکل آب آب ہونے کی ضرورت نہیں باغ باغ ہونے کی ضرورت ہے لیکن چلیے کوئی بات نہیں میں آؤں گی آپ کیا کیا آپ کب کیا آپ کا یہ جو آپ
جی ہ جی جی آن لائن تو دستیاب ہمارا سکتے ہیں لیکن ن میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو باقی جو باقی چور چکے آپ کی طرح ہمارے کورس لینے آئے اس لیے میں نے آپ اپنے گھر پہ ہی سیدھے ر آن لائن لے رکھا ہے
کورس آپ کو ہی مبارک
جی بے شک جی بے شک بے شک بے شک جی اب وہ تو ان کو تربیت میں نے پہلے سے کی رکھی ہے
جی جی مجھے پتہ ہے آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا تربیت کری ہے اپنے لوگوں کی پتہ ہے مجھے سب جانتی ہوں
جی آپ مجھے بولیے آپ
نہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے کھانا تھا آپ بتائیے آپ کے یہاں کیا سالن تھا
جی ہمارے یہاں بہت عمدہ عمدہ پکوان پکائے تھے میں نے
ہ ہ ہ ہ جی ہم نے بھی بہت پکائے تھے جی جی جی ہم نے بھی اچھے
کنی سے الگ ہے
جی جی ہم نے لو کی اور ہم نے لو کی اور میٹ پکایا تھا اور میں نے ابھی براؤن کلر کے برے رنگ کی چپل پہنی آپ کہ تو تو میں بجواؤں فون سے نہیں نہیں میں بجواتی ہوںمپس کی ہے یہ چپل آپ کہے تو آپ کی زبان بند
اتنی سستی چپلیں ہم نے اگر سائز سن گے اتنی سستی چپلیں ہم نہیں لگاتے ہیں لیکن اگر آپ اتنا ہی کہہ رہے ہیں تو میں اس کو اس کو کو دھیان میں رکھوں گا اور اگلی بار آپ
جی کو کوئی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ آپ جلد ہی ان قریب ہی میرے سے پ رنے والے ہیں میں آپ کو ماروں گی یہ آپ ذہن میں رکھ ذہن نشین کر لے جب آپ مجھ سے ملیں گے آپ کو میں بتاتی ہوں پھر
جی
کہتے ذرا میں آ کو تمیز سے کہ بڑی بہن سے کس طرح بات یہ جاب اپنی تمیز بھول آئے ہیں نہ جانے کہاں چھوڑ بائے
آج کل کے نوجوان آج کل کے نوجوان بہت ہی تیز ہو گئے ہیں بہت ہی چالاک ہو گئے ہیں بے شک
گئے بدتمیز ان کو ان کو بڑے بڑے لوگ اس سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جی جی آپ بولتے رہیے آپ بولتے رہیے میں سن رہی ہوں آپ بولتے
ماحول کا اثر ہوتا ہے اور جو باہر کی سبزار ہوتی ہے ان میں مسکراہٹ بھی بہت ساری ہوتی ہے لیکن آپ کو آپ کو ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے جی بے شک بے شک آپ کو میں نے بولا تھا کہ آپ تندرستی حاصل کریں آپ نے تندرستی حاصل کرنے میں
کافی تندرست ہوں شکر اللہ کا شکر الحمد للہ میں بہت تندرست ہوں میں اپنی تندرست سے دس لوگوں کو دس لوگوں کو مار گرا سکتی ہوں میں ہڈی گڑ چاہ نہیں ہوں آپ اپنا دیکھیے آ کے کنددے تو لوگوں لوگ کند پہات رکھتے ہیں تو کاندو کو ان کے ہاتھوں کو آپ کی کدھی چبتے ہیں
جی بے شک اتنا تندرست آم اتنا میرے جو یہ خود کو ہے مجھے تندرست رکھنا ہے جی بے شک جی اب میں زیادہ تندرست ہوں تو آپ مت رہیے آپ تھوڑا
ارے نہیں جاتی ہے میری جوتی مجھے بڑا فرق مجھے
جی آپ نے تو ابھی بولا مجھے چپل لگا کے ہے آپ نے جوتی ا تھی
میرے پاس ہاں میرے پاس بالکل ادر جوتی رکھی ہوئی ہے نا آپ چاہیں تو میں فوٹو بھی بھیج سکتی ہوں آپ آپ آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنا خرصہ بجوا سکتی ہوں
سر ہوگا
نہیں نہیں مجھے تندرستی کا اثر بہت پہلے ہو چکا تھا جب سے میں پیدا ہوئی مجھے تب سے تندرست آپ اپنی بات کرے آپنی بات کرے بر اپنی بات کرے جی
پیدا ہوا جب میں پید
بالکل بالکل بالکل سب چھوٹے ہی ہوتے ہیں بالکل کسی کے نہیں ہوتے ہیں بالکل بالکل اگر آپ آدم خور پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہوتے ہیں
تو اب کیا ہوا کی چمچا جیسے میں وقت گزر گیا میں بڑا بڑا ہوتا گیا مجھے دانت آتے گئے میرے بال آتے گئے اور میں زیادہ حسین ہوتا گیا جی تو مجھے یہب بہت لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ بچپن میں تھے اب بہت حسین تھے اور اب آزادہ حسین ہو گئے ہیں تو میں ان کی بات
ان کی ان کو نا ان لوگوں کو موتیاں بین ہو گیا ہے ان کو ذرا ڈاکٹر کے پاس جاتے کہ اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے چپ رہیے ذرا اپنا منہ بند رکھیے اپنی آپ کی زبان میں کھینچ لوں گی آپ کے حالک سے یہ جو آپ اتنی چپر چپر کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے اس بک واس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے میرا تو من کر رہا میں جی جی جی جی میرا تو من کر رہا میں کو گھر سے گھسیٹ کے نکالوں ایسی بات ایسی جی مطلب
لیکن اگر آپ کو راستہ اگر آپ کو راستہ پتہ بھی ہوگا آپ ایک پیر میں چپل دوسرے
چپ رہیے چپ رہیے ذرا اپنی زبان کو لگام دیجے
اپنی زبان کو لگ گام دیجیے مہترم ینگ مین اپنی زبان کو لگام دیجے
تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے سوچا اپنی جگہ کہ میں
جی جی آپ سوچتے بھی آپ کے پاس دماغ بھی اوہ اوہ اوہ یہ تو بڑی حیرت انگیز بات میں نے تو سوچا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا جی جی بتائیے آگے بتائیے جی جی میں آپ کی بے وقوفیوں کو نظر انداز کر رہی ہوں آپ کی جو جو آپ بدتمیزی کر رہے ہیں مجھسے مجھ سے جو آپ مجھ سے بہت بری طریقے سے بات کر رہے ہیں چھوٹی بہن ذرا مجھے آپ آپنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹی بہن آپ ذرا مجھے اپنا اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے پھر اپنیجھ ڈیٹ آف دکھائیں
سو ننانوے میں انیس سو ننانوے میں پیدا ہوا ہوں
جی جی جی جی جی دل کو دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال بہت اچھا ہے غالب لیکن یہ بالکل مجھے پتا ہے اس بت کوئی سچا ہی نہیں
جی عمر میں تو ہم آپ سے دس پندرہ سال بڑے ہیں
چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ میں میں آپ جیسے بدتمیز لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا میں اب جیےوگ کے منہ بھی نہیں لگا نا چاہتی ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ